ہ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا ہ جی بس شکر میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کو ابھی مطلب اپنا جو پڑھائی کا جو مسئلہ ہے نا سسلہ ہے نا اگر اس کو بدلنا ہے نا تو اس کو وہ ابھی بدلنا ہے کیوں اور یہ ہم میں سے کوئی نہیں بول سکتا کہ اس کو بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا ہے یہ خالی وہی بول سکتا ہے ہمیں کیونکہ پڑھائی اس کو کرنی ہے ایگزام اس کو دینے سب کچھ اس کو کرنا ہے اگر اس کو ان کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے پڑھائی میں اور وہ پڑھائی بھی اچھے سے کروا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پڑھے آگے اس کو کون رکا رہا ہے البتہ اگر اس کو خود مسئلہ آ رہا ہے اس میں پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو اب تک اس نے بولا ہوتا ہمیں کہ میں اس سے نہیں پڑھ پا رہا ہوں یا میں ایے نہیں اگر اس نے پڑھائی کی کوشش کی ہوگی ورنہ ہوا اگر اوپر جاتا ہے پھر م اس کا پتا نہیں کیا کیا کرتا ہے تو پھر تو مجھے پتا نہیں وہ کیا کر رہا ہے مجھے ابھی مجھے اس نے نہیں بتایا کہ میں نے کون سا بیچ جوائن کیا یا میں نے کو کس سر کے پاس پڑ رہا ہ اس نے میں نے اس سے پوچھا تھا اور اس نے مجھے وہ کچھ نہیں بتایا ابھی تک تو میں نے بھی اس سے پھر پوچھ چک پوچھا نہیں کیونک جب بتائے گا نہیں تو میرا مطلب ہی کیا ہے پوچھنے کا
ٹھیک ہے پھر اس کا مطلب ہم نہیں اس اس کا مطلب یہ مت ہوا کہے
نہیں نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے یہ پھر سے پوچھناے ہے کہ کیا آپ کو اسٹی ٹیچر یا سر اچھے سے پڑھا رہے ہیں ہاں یا نا کیا آپ کو جو یہ سارے ان سے کوئی دقت آ رہی ہے یا نہیں کیا آپ کو ان سے مطلب اچھے سے سمجھ آ رہا ہے ایگزام وگزام ہو رہا ہے پتا چل رہا ہے کہ کیا پڑ رہے ہو کہ ایسے ہی دن میں کلاس دیے جا رہے ہو تو بس سو رہے ہو دن میں کلاس دیے جا رہے ہو سو رہے ہو ایسا ہی چل رہا ہے یہ چیزیں اس سے بولنی ہے ورناہ اس کو آن لائن میں ہی رہنا ہے کچھ اور چیز ورنہ ٹویلتھ میں ایسے تو ابھی اگر اس کو کوچنگ جانا بھی ہے نا اس کو ابھی جانا ہے اور ابھی کوئی کوچنگ اس کو نہیں پکڑے گا
ابھی کون لے گا اس کو م ابھی بیںےبھی بیں گے کو کی فکر نہیں ہے
ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کوچنگ ایڈجسٹ کرنے کو اس کو کم سے کم چار سے پانچ مہینے لگ جائیں گے چار نہیں تو تین تین نہیں تو کم سے کم دو مہینے اس کے ضائع ہو جائیں گے اس میں اس کو تب تک وہاں کچھ سمج نہیں آئے گا اس کو پتا ہی نہیں چلےا میں کہاں ہوں اس کو لگے گا کہ میں نے کچھ پڑا ہی نہیں ہے میں کیا کروں گا وہ ٹینشن میں دو تین مہینے مار جائے گا پہلے اس کے بعد پھر وہ پڑھنا شروع کر دے گا جب تک اس کا ٹویلتھ کا بورڈ آ جائے گا پھر وہ بورڈ کی تیاری کرے کہ وہ جے ای کی تیاری کرے اسی لیے میں اس کو پہلے ہی میں نے کہا تھا اگر جانا ہے تو میں اس کو کیوں سب سے پہلے میں نے سیسیی کو کیوں اس دن کہا تھا کہ اس کو بھیجو یہاں اس کو ایٹ سے ہی پڑھائیں گے ہم آکاش میں کیوں میں اس کو سے بول رہا تھا پھر جب وہ پرسوں گئی نا پھر ادھر رائز پہ تو کو وہ بات میری اس وقت یاد آئے پھر اس نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ اب مجھے آپ کی بات یاد آ رہی ہے کہ جب آپ نے بولا تھا کہ اس کو پہلے ہی بھیجو کیونکہ یہاں کے بچوں کو دیکھ کر اس کو لگتا ہے کہ جیسے میں نے کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے وہ اسی دلملے میں پڑ گئی تھی کہ وہ رونے پہ وہ عالم رونے پہ پ آ گیا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے مجھے پتا ہی نہیں چل رہا ہے یہی میں نے اس کو کہا تھا کہ اس ماحول میں آپ کو سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے ایک دو مہینے لگیں گے لگے گا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے میں کیا کروں گا میں نہیں رہ سکتا ہوں یہاں یہ چیزیں وہ اگر اب گیا نا تو وہ پھر سے پاگل ہو جائے گا کیوںک یہ چیزیں ہر کسی کو دیکھنی پڑتی ہے شروعات میں اب چاہے وہ ایٹتھ کا چار مہینے دے یا وہ ٹویلتھ کے چار مہینے دے زیادہ ضروری ہے ٹویلتھ کے چار مہینے اسی لیے ایٹتھ کے تین چار مہینے میں انسان خود کو اگر ضائع بھی ہو جاتے ہے وہ چار مہینے پڑھتا بھی نہیں ہے کچھ وہ مگر اس ماحول میں اپنے آپ کو ر رکھ پاتا ہے ایڈجسٹ کر پاتا ہے اس کے بعد پھر اس کے لیے پڑھنا ہو جاتا ہے اس کو مطلب جیسے اسکول جا رہا ہوتا ہے اسی طرح مگر اس کے لیے پھر اس ماحول میں ٹویلتھ میں جو کہ پھر سال ہوتے ہیں الیونھ ٹویلتھ کے سال یہ دو بہت امپورٹنٹ سال ہوتے ہیں اس میں وہ ایسے دو تین مہینے ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم نہیں لگا سکتا یہ بات اسی لیے میں اس کو کہہ رہا تھا اگر جانا تو جاؤ اور اس نے خود ہی کہا کہ میں نہیں رہ سکتا وہاں پر پتاہ نہیں کیا کرتے ہیں وہاں مجے نہیں پڑھانا پڑھ سمجھ آتا ہے وہ یہ وہ بھی اس کو چھاپتا ہی ہو گیا کہ ن جا جاتے تھے
اب اور بہت ہے ناے اب ہم کیسے پت چلے کہ وہ پڑھ رہا ہے
پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا تو اسی سے پتا چلے گا نا اس کو پتا ہے نا نا کہ کیا پڑ رہا ہے اس کا ٹیسٹ لینے ہے اور
سمجھو وہ سمجھو کی ضرورت نہیں سمجھتا ہے چلنا چاہیے میں کس لیول پہ ہوں
نہیں نہیں وہ تو کسی طرح ک اس نے پتا چلے گا کہ اس نے کیسے پڑھا ہے کیونکہ آپ اس کے اس کے بات کی بغیر ایسا کبھی نہیں پتا کر سکتا کہ کہ اس کے دماغ میں کتنی چیزیں ہیں اس کی اس نے پڑھا کیا ہے کیسے پتا کرو گی کہ ٹیچر کسی اس ٹیچر سے پڑھ رہا جس کے سامنے ہاں نہ اس کے ساتھ دوست سے کوئی ایسا جو جس کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہے جس کے ساتھ اس سے ہم بات کرتے کہ ایسے خالی اسی سے مطلب اس سے بات کر کے خالی پت چلے گا اور ایسا مطلب کسی کے ساتھ ایسا تو نہیں ہے کہ اب اس سے بات کر کے ہمیں پت چلے گا کہ عالم کے ہاں
میرے دماغ میں ایک بات آئی ہم اس کو بولیں گے
ہ ہ ہاں
مطلب ادھر جان آنے ہی دنوں میں چیپٹر ختم کیے ہیں اس میں کتنے چیپٹر ختم
اچھا اگر اس میری بات ان میری بات سناو نا وہ بھی ٹھیک ہے پر اتنا مسئلہ کرنے کی کیوں ضرورت ہے اگر پہلے ہم ایک بار کوشش کریں گے کہ ہم سیدھے اس سے پوچھیں گے کہ میں سیدھے اس سے پوچوں گا کہ ہاں بتاؤ کیا کیا پڑھا ہے اس میں کیا بات ہے ابھی وقت ہے ابھی سدھار لے گا بعد میں وقت نہیں ہے بعد میں اس کو میں خود ہی بہت بتا دوں گا مگر ایک بات ہے نا بتانا اگر اس نے مجھے لگا کہ نہیں بتایا تو پھر اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو جیسا ٹھیک لگے آکاش کا بولنا اس کو ٹیسٹ کا یا کسی اور چیز کا تو وہ پھر مسئلہ اتنا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال ہم اسے سیدھا پوچھیں گے اس کو آکاش وکش کے مسئلے میں نہیں لیں گے سیدھا ہم سے پوچیں گے کیونکہ وہ بچہ ایسا کہ وہ سیدھا اگر بتا د گا تو بتا دے گا ہمارے نا وہ ہول ہے وہ نہیں بتا دےا سیدھا سے اس کو سیدھے پوچھیں گے کہ بات کیا کیا کیا آپ نے ہاں ہیلو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو سیدھا پوچھیں گے کہ کیا کیا کیا آپ نے پڑھا ہے تو ہاں ٹھیک نہیں پڑھا ہے تو وہ بھی ب کہ اس کو ایسے سمجھائیں گے کہ ہاں ابھی وقت ہے ابھی اگر بولو گے تو ٹھیک ابھی اگر وہ لوگے وہ چیزیں موٹیویٹ تھوڑا کریں گے تو وہ بتا دے گا کیونکہ اگر اس نے پنہ پڑھا اگر اس نے پڑھا ہوگ تو سیدھے بتا د گا ہاں میں نے یہی چیز پڑھا ہے ایسے ایسے کر رہے ہیں تو میں اتنا پیھا ہوں دس پندرہ دن پیچھے ہوں ایک مہینہ پیچھے ہوں ان سے یا کتنا بھی پیھے ہوں تو ہاں میں چل رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے پڑھو تھوڑا جلدی جلدی کرو ایک ایک کلاس ایکسٹرا دو تھوڑا کرو کوشش کرو آنے کی وقت پر ایسے ہو سکتا ہے یا پھر ٹیسٹ کے دے دے یا پھر باقی چیزیں بہت چیزیں ہیں جس سے پتاہ کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہاں پر ہے ایسی تو مطلب وہ نہیں ہے کہ پتا ہی نہیں چلے گا ایسی بات ہی نہیں وہ ہاں وہی نہا پہلے ان سے سیدھے بات کرنی ہے پھر ٹیسٹ ویسٹ رکھو سائڈ میں پہلے سیدھے فیس ٹو فیس منی اس کے منہ پر بات کرو ان سے کہ آپ نے کیا کیا کیا پڑھایا میں بتاؤں ٹھیک ہے وہ بتائے گا یا وہ نہیں بتائے گا یہی دو چیزیں ہے نا اس میں یا پھر اور کچھ ہے کیا آ وہ جی آ پ کو پتا ہے وہ کیا پتہ ہے
ہاں آنچ
ہوں کیا پت ہیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں اس نے مجھے کچھ بھی نہیں آیا نہیں نہیں اس بارے میں نہیں بتا پتا کہ اس کیا پڑھنا ہے اس کو نہیں پڑھنا پڑھنا تو پڑ رہا ہے نا وہ وہی مجھے بولوں گا نا مجھے تو پتا ہے نا کہ کیا کس میں کیسا پڑھنا ہے کون سا کیسا چیز کیسے کرنی ہے
اچھا ٹھیکو ایسا کوئی
ہاں ہاں وہ دیھک لے گے ہاں
شام کو جائیں گے تو صبح آئیں گے واپس
اچھا
بس صبح انیں گے واپس
ہاں وہ دیھکے گے
ہاں
ہاں کیا کیا اگر اگر کل ہی جائیں گے کل شام کو جائیں گے
پ سس واائی یہ واپس
اچھا
تو اس کو بول کے رے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیسے کیا کیا کرنا ہمیں مطلب خاص طور پر اسی کے لیے جانا ہے وہا
اچھا
اسی کو بولنے کے لیے کیا کرتے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے اس کو بولنے کے لیے
ہاں
اگر پھر پتہ چلا ہمیں ایسا لگ کہ فٹوتھ کے لیے جوائن کرنا چاہیے تو رے گم
نہیں نہیں نہیں وہ تو اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے جہاں جانے کا اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں آئے گا اس کا وہ خالی پیسے ضائع ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا
اچھا سمجھو ایک بات یہ سمجھو کہ اس ابھی تک اس پہلے کچھ نہیں پڑھا ہوگا
چ ہ اچھا ہاں ٹھیک ہے تو
اد نہیں پڑاا تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے
کچھ نہیں کرنا پھر سے پڑھائی شروع کرنی ہے ن سے کیا کرے گا آپ کو مجھے ایک بات بتا دو وہ ٹویلتھ میں وہاں جائے گا وہاں پر س کیا پڑیں گیونتھ اونتھڑھے گی ہاں الیونتھ ب پڑھائیں گے جب اس نے پڑھائی ہی نہیں ہوگا تو ٹویلتھ اس کو اونتھ کے بغیر سے کیسے سمج آئے گا س مجھے بتاؤ جس انسان کو ون ٹ نہیں آتا وہ ملٹیپلیکیشن ایڈیشن کیسے کرے گا
نہیں نہیں
سیدھی بات ہے نا جس کو پتا نہیں کہ ایڈیشن کیسے کرتے ہیں وہ ٹیبل کہاں سے یاد کرے گا جس کو پتا نہیں وہ ملٹیشن کیسے کرتے وہ کہاں سے ٹیبل کا کرے گا سیدھی بات ہے جب الیونتھ نہیں آئے گا ٹویلتھ کہاں سے اس کو آئےا اور الیونتھ پڑھنے کے لیے اس کو بیٹھنا پڑے گا پڑھنا پڑے گا اور اگر وہ ایس ہی بول دے گا کہ کہ ایسے آ جائے گا وہ تو نہیں آئے گا نا نہیں البتہ ٹویلتھ الیونتھ ٹویلتھ الیونتھ مشکل ہے ٹویلتھ سے الیونتھ کا سلیبس جے ای میں کم آتا ہے یعنی اگر وہ ٹویلتھ خالی کرے گا تو اس کے اچھے نوجی بھی آ سکتے ہیں اسی لیے اس کا آگے آنے والا سال بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو تیاری اسی سال سے کرنی ہے
ہاں دراصل وہ بھی ایسا کرتا ہے اس کو پتاہ ہے مجھے یہاں نہیں آنا ہے لیکن اس کو کہ ان ہاؤ آنا ہے کسی بھی طریقے میں آنا ہے آپ بولو گے وہاں سے وہ کس یونیورسٹی میں جائے گا
وہی میں کہ ہ اس کو یہاں آنا ہے چاہے وہ گاندربل سینٹ مینی یونیورسٹی میں جائے آئی او ٹی میں جائے یا پھر وہ ادھر جائے کہیں بھی جائے تو مجھر کے لیے اگر وہ جائے گا وہاں سے ہ ہ ہ وہ تو ہے
ہے نا وہی رستہ پڑتا ہے وہاں سے اس کو پھر بھی وہ کتنے سال تک ر مطلب یہ اتنے مطلب بت بھی
د ہاں وہ تو ہے چلیے ہمارا وقت اختتام ہوتا ہے آپ سے بات ہوتی رہے گی
لیں گے پہلے مجھے یہاں بچی کو چھوا ہے